ہاں بوے اربال جی
بولیے کیا حال چال ہے
سب بڑھیا اپنا بتائیے موسم کیسا ہے ادھر موسم بڑھیا ہے ادھر اور اور بتائیے کام میں گئے کہ نہیں
کام میں آج نہیںئے گ
ہ کام میں آج نہیں گئے کوئی تکلیف ہیلو ہیلو ادھرا ادھر ن تو کانیکٹر ایک بار
ہاں
ب نیٹورک بند کرتیلی ہاں ہیلو ہیلول اور کام کرنے نے بارش کے لیے نہیں کہئی نیٹ چاہی ج نا
ہٹاسپٹ ہو تو کیک
ہاں بھی گ ہاں ہیلولو ہ اور بتائیے دان لگا رہے ہیں
ہاں دھان لگائے تھے
بڑی شر ہے کیا
بارش کا موسم بنایا ہے
لگ رہا ہے کہ پانی آ جائے گا تھوڑا دیر میں لیکن آیا نہیں ہے ابھی تک
ہ امون امومون چلیے کانے ہےے ہیں ادھر بھی موسم خراب ہو رہا ہے بارش ہونے کیا کام چل رہا گھر کے بگل میں لگ رہا ہے
ہے نہیں اتا
ا بغل کا ہی آدمی ہے اپنا
اچھا ایک پڑوسی پڑ گئی آپ کا نا
ہاں ہاں پڑوسی بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے
تو گاڑی چلانا کے سکھا دی
گاڑی چلانے
گاڑی چلانے سکھا دیے تو لڑک کو ار دگو اور سیکھنا تھا وہ تو چل گیا سورت کمانے
کون کون سورت کیا ہے
گیا شمشاد بننا شاہد مرتوج
کب یہ آج تک یہ تھا
آج ہی نکلاب بات
اچھا صبح صبح ابھی ہے نا ہاں
سب آج ہی نکلا سورت کی روانگی میں
ش نکل گیا یہاں یہاں یہاںاں اچھا
جائے گا نہیں تو کیا کرے گا محرم سے پہلے سب آیا تھا
ہاں کام تو کرنا پتا کام نہیں ہوگا تو پھر ک
پہلے آ
کام ہ آپ بھی لگائیے سیمنٹ ہم دے دیں گے ڈسکاؤنٹ کر
اوپر تلا دیکھیں گے ان شاء اللہ اگلا سال تک
ہاں ہاں بنائیے ایک دم زبردست ایک دم بہترین روڈ سائڈ میں ہے اور بیٹا تو بٹھا دیے
سلائی گاڑی میں باجا لگا دیا
کون گاڑی
پور ملا گڑی چول بگ دیا گ تھا ہاں
و س دس مٹ ب کر ل جا نہیں گھنٹا گھنٹہ بھی پات سر ہاں نہیں برجار پور کرمبا میں آھا گھٹہٹائم لگ گے کتنا ٹائم ہو گیا جان ل ہوورا
ا جان کر ایک تو بچ گیا آیا لگتا ہے ادھر لڑکی دیکھنے تسلیم ہر طرف
ہاں ہاں لڑکا دکھنے ا بات تو چلا کہ پیسہ ویسا ہاں پیسہ پکڑانے کے لیے آیا نہیں تسلیم کرا ہے گڈا میاں بول رہا تھا آئے گا پسہ دو سٹھ میں کتنا سنے وہ وہ زیادہ پیسہ اتنا پیسہ کہاں کرے
پھر آج کا ریکارڈ توڑ دیا ہے لڑکی ہم لوگ نہیں دیکھ نہیں دیکھ ہ ہ لڑکی مسٹر
یہ میں بچارے لوگ اتنا پیسہ نہیں لینا
ہوں ا گڈ م آ رہا بھی
ہ اچھا
ہاں شادی لال گھر جو گا
اور
شادی لال گھر جوڑے ہیں تو ٹھیک ہے خھر میں ایک کام کر رہا ہے
ہوں وہ بھی لے رہا دو چار ہزار روپئے لیکن کام ٹھیک کر رہا ہے
ہاں نے ایک کام کر رہ
اتنا محنت کرے گا د کرے گا
اور ابھی دہیج دے نا تین لاکھ دو لاکھ اڑھ لاکھ چار ہزار اور سےاہ گ
ہوں
اور ہاں
پررتا
بنے بنے کام کریے ای ایم آئی میں پیسہ دیجیے دو تین مستری کو بلائیے ہال خالیشان گھر بنائیے ای ایم آئی میں ہو جائے گا سب ہو جائے گا
وہی سنے گا آپ سیمنٹ کا دکان کھولیں ہیں کہاں کہاں پر کھولے سیمنٹوں توک نا
ا جرا ساک پر مشیاار وڈ ج ر آٹ ہے
جورا سہ بارہمسیہ روڈ ہاں بڑھیا
سبھی مائی میں دیں گے ای ایمی لیکن کیا بولتے ہیں فیل نہیں ہونا چاہیے جی
نہیں ک اس کبھی کل ہوگا بچاس پہ باقی تو نئے ہونے دیں گے
جی ایم آئی پھیلنی ایم آئی پھیلنی ہوتا ہے تو بڑھیا
ہاں ہونے تو نہیں دیں گے کوشش کریں گے کہ نہیں ہو پائے
سب کے ساتھ سب کے وکاس تب بڑھیا ہوتا ہے نا
ہاں علا آگے ڈھالیں گے نا اس کے بعد اوپر چلا کھڑا کر دیں گے
ک نہیں کرے
ابھی اس بار تو امی کا اپنا بھیجیں گے کسی طرح
امرااد ہے نا نہ نہ ٹکٹ وکٹ جگاڑ لگائیے ٹکٹ وکٹ بنائیے ہ ب جی بہت بڑی بات ہے یہ بھی اچھا ان ریٹرن کیا نہیں تھی
آ تیس ہزار مانگ رہا
ہ س تو نام بجچ
پ د
تو ریٹرن پیسا کچ نہیں کہ
کچھ ن پیسہ کمانے کو چانس ہے ن بول رہا اس کو بھی چیک دے دیا جو جو پیسہ دیا اس کو بھی بلینک چیک دے دیا ہے
تو مین آدمی ہے کہاں
میںین آدمی بوکارو ہے
ہ سب آدمی کای کیا ہے ہے بغل وال آپ کا پڑوسی کے پیسے گھوما
کسی نہیں ستر آدمی ہے اس کنیڈیٹ میں کسی کی نہیں ملا
باب
میں نے اس کا دیکھا ہے ا چالیس لاکھ سات ہزار روپیہ دکھا ہے اس کا چیک دیا تھا
تو چیک سے پیسہ نکالا نہیں نکالتے نکالنے بولو اس کو
نہیں تو ب
س مک ر کوس کیس ہو جائے گا اس سب چوٹ ہو جائے گا آدمی آئے بھگ گ ہے ا جو بھی پیسہ وہ بھی نہیں ملے
وہی بات ہے
ا تو دان سب نیا بہت پریشانی ہے اس کو بولیے کہ مج کر کے ہم کو بھیج دیجیے
بولے بولا کہ دیکھو اگلا مہینہ تک ٹارگیٹ لیا ہے پیرگست بول رہا ہے پہلے بولا کہ محرام کے بع اار بول دے رہا ہے است میں
اور بہےہبش میں چاندری سرح
اس میں بھی اب جھوٹ سا چالو ہو ہے نہیں سمجھے
ک میں بھروسہ کرے گا ہر چیز میں د دے دیاوں نے
ہاں
ببو ہ اچھا ان لوگ جو دیے ان لوگ بھی اپڈیٹ کر دیجیے گا
ہاں
اور جو دقت ہو ہم کو وہ دی گا کام کرنے تھوڑا دقت ہوگا تھڑا ہے پریشانی لیکن جب پیمنٹ آ جائے گا تو پریشانی نہیں ہوگی کچھ آسانی بھی نہیں ملتا اس میں کوئی نقصان نہیں ہاں آپ نمبر ٹائل کے کال کریے گپ بول رہ ہیں
وہ لوگ کا اپڈیٹ کریں گے تب ن ساہد بننا تھا تو چلے گیا وہ تو اب ٹرین میں اب اس کا تو سورت پہنچے گا تبھی کچھ کرے گا
ہاں تو اس بتا دیا ا ڈیٹ چلے گا بای نارمل جیس بات کرتے ہیں ویے بات کری گچ جی ب ج
آ اب ڈ
ہاں ہاںاں ٹھیک ہاں نمبر ہےس اختر کا بھی ہے اختر کا بھی فون کر سکتے ہیں ذاکر بھی آپ کر سکتے ہیں
ہاں
آخ سر کریں چار بجے تک
ٹھیک ہے تو را رہے
ہو گیا ٹائم دس اڑتالیس ٹھیک ہے
رکھتی ہے